توام
ہلو السلام علیکم میم
وعلیکم السلام کیسی ہو آپ سےکینہ
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے میم
ہاں ٹھیک ہے آپ کیا کرنے سب ٹھیک ہے
بس الحمد للہ آپ سنائی
بس دعا آپ کی کیا کر رہی تھی آپ
بس ابھی پڑھائی کر رہی تھی
اچھا اچھا ٹھیک سکن آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ کیا کر رہی ہو جاب یا ابھی اسٹڈی کر رہی ہو
جیبسٹاری چل رہی ہے ن
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی جو میں نےپ کو اے بتائی تھی اس میں کیا کرنا ہے یہ آپ کو سمجھ
جی جی پروفائل ٹسک تو کم پلیٹ کیا ہے اب آپ نے کال کیا میں نے جوائن کیی کال
طریقے سے اگر آپ بھی چاہو کسی کو کال کرنا تو آپ بھی کر سکتی ہو
جی میم تھینک یو
ہاں ہاں اس میں یہ ہے کہ جس انسان کو آپ کال کرو گی تو آپ کو ٹل پیس ملتے ہیں اور اس انسان کو ریسیو کرنے میں ایک روپئے ملتا ہے آپ کا ٹائم جو پیز اسی لیے ملتے ہیں کیونکہ آپ اس کو سمجھاتی ہو کہ یہ ایپ کیا ہوتی ہے آپ کو محنت لگتی ہے ٹھیک ہے
بالکل بالکل میم
اور دوسرا اس میں آ ہے اس کے بعد ٹاسک آپ اگر آپ کو کسی اور کی ریکارڈنگ سننی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس نے کہاں پہ مسٹیک کی ہے کہاں پہ غلط کیا ہے تو وہ آپ کو کریکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو پر ہور ایک تھاؤزینڈ روپئے ملتا ہے ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک اسی لیے یہ اپپلیکیشن آپ نے بولا تھا
ہ ہاں ہاں کیونکہ مطلب اگر آپ آپ کو کرنی ہے نا کال اگر آپ کسی اور کو کال کرو کہ اپنی فرینڈ یا کسی اور کو اس کے فون میں یہ اپلیکیشن ضرور ہونی چاہیے
اچھا ٹھیک کیا یہ پا یہ پارٹ ائم میں سا کر سکتا ہے
پارٹ ائم کرتے ہے جب انسان فری ہوگا نا تب آپ کر سکتی ہو اگر آپ اپنے مطلب ک ہاں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں ایج لمٹ ہوتا ہے ایٹین کے نیچے نہیں اور سیونٹین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اور اس میں یہ ہے کہ مطلب اگر میں آپ کو کال کروں مجھے آپ کو یہ نہیں بولنا ہے کہ میں کہاں رہتی ہوں اپنا
اچھا پرسنل پرسن ڈیٹیل نہیں شیئر کرنی ہے ٹھیک ٹھیک ہ ہ سمجھ آ گیا
آپ کو آئی یہ بات سمجھ ہاں ہاں اور دوسرا آپ پ ہے کہہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں فورٹین دنز لگتے ہیں مطلب اور ویکلی اس م پیمنٹ ملتا ہے کیونکہ کہ مطلب پیمنٹ اس کے بعد ملتا ہے جب ہم یہ تو نا اکہ د اسک کمپلیٹ ہاں ہاں پہلے اک د اسک کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپشن آتا ہے کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اس میں ایڈ کرو گی چاہے آپ یو پی آئی کرو گے کہ یا اپنا یہ بینک اکاؤنٹ کرو گی
ہوں ہوں ٹھیک ٹھیک اس میں کچ یہ کالفکیشن والالفکیشن مت
نہیں نہیں کوالیفیکیشن نہیں ہے اس میں لیکن اس میں آپشن آتا ہے جب ہم فارم فل کرتے ہیں نا اس
ہ ہوں میں بولتی ہ اگر کوئی ایز اے مطلب ایز اے اس میں کوئی ایمپلائی کام کرے گا مطلب میں چاہتی ہوں میں کسی اور کو کال کروں تاکہ مجھے ٹین روپیز ملے اور اسس کو ایک روپئے ملے اس کو ایک روپئے ملی ہاں تو اس کے لیے مت کچھ کوالفیش ہونی چاہیے
کوالفیکیشن نہیں اور سب سے بڑی بات ہم اس میں کرتے ہیں یہ اس پہ فوکس اردو لینگویج پہ ہاں ہاں مطلب اس میں ہم انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں بات نہیں کریں گے البتہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مطلب کرتے ہیں نا کبھی بار بات جیسے کہ تھینک یو تو تب وہ جیسے ہم ڈیلی ز کرتے ہیں انگلش ورڈ
ہاں وہ تو وہ تو کر سکتے ہیں
چلتا ہے اس میں لیکن وہ زیادہ نہیں کہ پھر انگلش میں ہی بات کری ہاں اور دوسری بات یہ ٹین منٹ کی کال ہوتی ہے ٹین منٹٹ تٹین منٹ ٹین روپیز ملتے ہیں ہے نا اس میں پانچ منٹ مجھے بات کرنی ہے پانچ منٹ آپ کو بات کرنی ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کیا آ میں آپ کو بولوں آپ بولو گ ہاں اوکے یس مطلب ایسے نہیں ہوتے بات دونوں کو کرنی ہے ہاں تو اسی طرح طریقے سے یہ چلتا ہے اگر کوئی بولے گا کہ ہاں ہاں تو وہ نہیں چلتا ہے
ٹھیک ٹھیک
اور
اور سنایا آپ
بس اور یہ کال ٹین منٹ تک رہتی ہے ہارلی بارہ منٹ تاک تو بارہ منٹ کے بعد خود بخ ہوتی ہے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے اورور کے بھی کبار ہوتے اوت ہیں نیٹورک ایشو تو تیس س مطلب تیس سیکنڈ رکنا ہوتا ہے آگر ہوگا نیٹ ورک ایشو ٹھیک تو ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس ٹائم بھی کال خود بخود ڈسکنیکٹ ہوتی ہے
اچھا ٹھیک
اور آپ اریسن بس دعا آپ کیا کیا کر رہی ہو ابھی ریسینٹلی
ہاں میں بھی پڑھائی کر رہی ہوں لیکن جاب کے لیے اپلائی کیا تھا پرائیویٹ جاب کے لیے آپ دیکھیں گے کیا ہو جائے گا
اچھا اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے
جی کیونکہ انسان بیٹھے بیٹھے بھی کیا کرے گا کچھ تو کرنا چاہیے اپنے لیے جس سے اپنا مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گا اور اوپر سے انسان سر انگیج بھی ہو جائے گا
ہاں صیح سیحی صحی ہے تو صحی بات ہے ہاں اور کچھ
اور بس ٹھیک بڑھیا
اچھا کھانا واان ہو گیا
کھانا وانا ہو گیا آپ نے کھایا کچھ روٹی
ہاں ہاں ہاں کھایا کھایا کھانا کھایا ہاں میں نے سوچا کہ میں آپ کو کانٹیکٹ کروں مجھے بس ایک دو دن ہو گئے ہاں ہاں تو اس لیے میں نے آپ کو بھی بتایا کیونکہ اس میں یہی ہے نا کہ کال کال کرنی ہوتی ہے اگر میں آپ کو کال کروں گی تو آپ کے پاس یہ اپلیکیشن ضرور ہونی چاہیے ادر وائز ویسے ہم کہ ہاں ہاں کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات جب ہم ایک دوسرے کو کال کریں گے نا تو اپلیکیشن آن ہی رکھنی ہوتی ہے
اچھا ٹھیک ہوں
تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی
یہ ب تو مجھے آگئی ہی سمجھ اس کے لیے تو اپلیکیشن ضرور ہونی چے جس کے پاس اپپلیکیشن ہے ہو نارمل کالو ت ہیے وہ
ہاں ہاں وہ تو نارمل کال ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کال ریکارڈ ہوتی ہے مطلب ہم دونوں بات کرتے ہیں نا تو یہ ریکارڈ ہوتی ہے پھر اوپر مطلب جو ہوتے ہیں نا جو جو یہ سنتے ہیں ریکارڈنگ وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب توب ایکسیپٹ کرنے کے لائق ہے یا نہیں انہوں نے اس میں کچھ یہ مس بہیو نہیں کیا یا کچھ غلط بات نہ کیا ہو تو تبھی یہ ایکسپٹ ہوتا تی ہےگ کال
ٹھیک
اس میں پھر اس کے بعد بہت سارے ٹاسک آتے ہیں لیکن پہلے یہ لگتا ہے انسان کو ایک کہ یہ ٹف ہے یہ شاید
ہ ہوں جب تک انسان نہیں سیکھے گا جب تک انسان کچھ نہیں کرے گا تو سیکھے گا
ہاں ہاں ہاں یہ بات ہے
کے لی تو محنت کرنی پڑتی
کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہاں یہ تو آپ نے کہاں تک پڑھائی کی
جی میم
آپ نے کہاں تک پڑھائی کی
جی میں نے گریجویشن کی کمپلیٹ
گریجویشن کمپلیٹ کی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہ ہ ہاں
اب انسان کچھ ہی دیکھتا ہے کچھ مت ہو جائے گا کیونکہ گورنمنٹ جاب سے بھی تو ملنا مشکل ہے ہاں اب انسان چاہتا ہے کہ پرائیویٹ میں ہی کچھ کرے تاکہ اپنا بندوبست
ہاں لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یہ مطلب آپ ورک فرام ہوم ہے اور اس میں اسی اپپلیکیشن پہ کام ہوتا ہے تو اس میں کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں مطلب جب ب انسان فری ہوگا تب انسان کرے گا کال مطلب جس طریقے سے میں نے آپ بولا کہ آپ ابھی فری ہو تو میں آپ کو کال کروں گی ہاں ہاں وہی تو اس میں ٹین منٹ دینے ہوتے ہیں تو تو وہ انسان کبھی بھیک نکال سکتا ہے تو انسان آج کل
ن میں کتنے کالز کرنی ہیں آپ
نہیں نہیں اب ہم ایک انسان کو چور قض کر سکتے ہیں
میں وہ نہیں بولتی ہوں میں وہ نہیں بولتی ہوں میں بولتی ہوں جن میں آپ کو کتنی کالس
ا دیکھو یہ دیکھو یہ ایک ٹاسک ہوتا ہے جیسے مجھے ابھی یہ ٹاسک ہے مجھے اس میں پانچ کالس کرنی ہے اس ٹاسک میں تو پ ہاں میں کبھی بھی کر سکتی ہوں میں ایک دن میں یہ سارا ٹاسک کمپلیٹ کر سکتی ہوں تو اس میں پہلے تو کال کرنی ہے پھر رٹ آپ سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا ٹاسک آتا ہے اس کے بعد تیسرا ٹاسک آتا ہے یہ ٹسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں نا پھر وہ ویکلی م فار مطلب بھی لیے دیتے ہیں پیمنٹ
ٹھیک اس نے کتنا کیا کتنا اچھا کیا کتنا غلط کیا تو اسی حساب سے پیسے ملتے ہیں پھر
دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ پانچ دس منٹ نو منٹ بھی وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن لاسٹ منٹ میں وہ کچھ ایسا بولتے ہیں کہ ان کی کال ریجیکٹ ہوتی ہے
ٹھیک ٹھیک
اس میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ انسان اچھے سے پیش آئے انسان اچھے سے بات کرے ہاں یہ بات اور ہم اپنی ہی بات کر سکتے ہیں نار
نارملی جو ہم کرتے ہیں فرینڈس بات وہی تو کر سکتے ہیں ہ
وہ نہیں کہ ہمیں ضرور کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے یا
یا کسی اور کی ہاں اپنی باتیں کرنی ہے ہاں
نی باتیں کرنی ہے اور میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کہ کر پڑھائی کر ہو ب وہ ہم کہ ریتتے ہیکس گاؤں میں رہتے ہیں کہاں پہ رہتے ہیں وہ انسان کو شیئر نہیں کرنا ہوتا تے
ہوں ٹھیک ہے مم
ہاں
آج تو آ بہت ٹنڈ تھی
ہاں
بارش بھی ہو رہی تھی ہاں بارش بھی ہو رہی تھی لیکن ٹھنڈ بھی ہے جون میں اتنا ٹھنڈ یہ ان ایکسپیکٹیڈ ہے
ایکچولی کلائمیٹ چینج ہوتے ہیں نا
ہاں ہے ن یہ پلوشن ولوشن ھا انسان خود ہی کرتا ہے تو
ہاں صحی صحی بات ہے ہاں ہاں اور اچا سکینہ جی چلو خدا حافظ
چلو اوکے میم اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ